السلام و علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہیں
میں ٹھیک ہوں اچھا اچھا آپ ٹھیک ہے
الحمداللہ میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب کیسے ہے
تو سب بڑھیا شکر آپ کا
آج صبح جب میں گھر سے باہر نکلی تو روڈ کے کنارے ہر طرف پلاسٹک کی بوٹلس رائپرس اور دوسرا کچرا پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا
مجھے بھی اکثر یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمارا ماحول روز بہ روز زیادہ آلودہ ہو جا ہوتا جا رہا ہے اگر ہم نے وقت پر اسے مسئلے سے سنجیدہ نہیں لیا تو آنے والی نسلیں بہت مشکل کا سامنا کریں گی
ویسی تمہارا خیال بالکل ویسی تمہارے خیال میں انوائرمنٹ پولوشن یا ماحول کی آلود آل آلودگی سے کیا مراد ہے
ماحول کی آلودگی سے مراد یہ ہے کہ ہوا پانی زمین اور قدرتی ماحول میں ایسے نقصان دہ مادے شامل ہو جائے جو انسان جانوروں پودوں اور تمام مخلوق کے لیے نقصان کا سبب بنے آواز یا گئی
بہت اچھی اور آسان تشریح کی تم نے اللہ تعالی نے ہمیں صاف پانی ہریالی جنگل اور پہاڑ لیکن افسوس کہ ہم ہی اپ نی غلطیوں سے اس خوبصورتی کو خراب کر رہے ہیں
بالکل قدرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو تو نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا
آج کل پولوشن صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہا چھوٹے قصبے اور گاؤں گاؤں بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں
صحیح کہا پہلے لوگ سوچتے تھے کہ پولوشن صرف فیکٹریز کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اصل میں ہر انسان کا چھوٹا یا بڑا کردار ہوتا ہے
بالکل اگر ہر شخص روڈ پر پلاسٹک کے ریپرس پھینگے تو سچو پورا شہر کتنا گندا ہو جائے گا
اور اگر ہرکا روزانہ کااسرائے ادھر ادھر پھینکیں تو صفائی کا نظام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا
آپ کے حساب سے پولیوشن کی کتنے قسمیں ہیں
عام طور پر پولیوشن کی چند قسمیں ہیں جیسے ایئر پلیوشن ہوا کی آلودگی واٹر پلیوشن پانی کی آلودگی نوائز پلیوشن شور کی آلودگی سوائل پولیوشن زمین کی آلودگی ان کی اس کے علاوہ لائٹ پولیوشن اور ریڈیو ایکٹیو پولیوشن بھی ہوتے ہیں جو لیکن روزمرہ زندگی میں یہ چار سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ایئر پولوشن کی بات کرتے ہیں
ایئر پلیوشن تب ہوتی ہے جب ہوا میں دھواں زہریلی گیسز اور گرد و غبار ضرورت سے زیادہ شامل ہو جائے
اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
گاڑیوں کا دھواں فیکٹریز پلاسٹک جلانے جنگل کاٹ ٹنا اور فاسٹل فیولس کا زیادہ استعمال
ہاں صبح اور شام ٹریفک کے وقت ہوا میں دھواں اتتا ہوتا ہے کہ سانس لینا مشکل لگتا ہے
یہ آس ب تو آس بیماریاں بھی بڑھ نے لگتی ہے
کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کیا صرف حکومت ذمہ دار ہے
نہیں حکومت نہیں ہے ذمہ دار
جیسے
طورگ کا استعمال کر ہ ضائ کرنا ب ہارال مائی میروم کا پھر کہس سی
بالکل میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو چپس کا پیکٹ ختم کر ت ہی ریپر سیدھا روڈ پر پھینک دیتے تھے
اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں صفائی والا آ کر اٹھا لے گا
یہ سوچ ہی غلط ہے
پلاسٹک پولوشن پلاسٹک پولوشن بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے
بالکل پلاسٹک جلدی ختم نہیں ہوتا
اس پلاسٹک کو گلنے میں چار سو سے پانچ سو سال تک لگ جاتے ہیں
اتنا زیادہ
جی ہاں اسی لیے پلاسٹک زمین اور پانی دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے
ہمم آ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں سمندر میں مچھلیاں اور ٹرٹلس پلاسٹک کھاک کر مر جاتے ہیں
صرف سمندر ہی نہیں گائے اور دوسرے جانور بھی پلاسٹک کھا لیتے ہیں جس سے ان کی جان کا خطرہ بن سکتا ہے
یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے پیٹ
پیڑوں کی کٹائی میں مجھے پیڑ کاٹنے کا پولیوشن سے تعلق نظر آتا ہے
بہت گہرا تعلق ہے پیڑ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں
مطلب جتنے کم پیڑ ہوں گے اتنی ہوا خراب ہوگی
بالکل
اور پیڑ بارش لانے اور موسم کو متعدر رکھنے میں بھی مدد کہتے ہیں
اسی لیے جنگل کو زمین کا پھیپڑا کہا جاتا
ہم کشمیر میں رہتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے
بالکل ڈل لیک والور لییک لیڈر لیک گلمارو سون مارگ اور دودھ پتری دنیا بھر میں مشہور ہے
لیکن افسوس کچھ لوگ ان جگہوں پر پکنک کے بعد پلاسٹک اور بوٹلوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں
بہت یہ بہت غلط بات ہے اگر ہم ہی اپنی وادی کو صاف نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا
ٹورسٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قدرت کا احترام کرے
اور لوکل لوگوں کو بھی ان کی رہنمائی کرنی چاہیے
پلیوشن سے ہماری زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے پولیوشن کا صحت پر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں دور جا کر پہاڑوں میں رہنے کا من کرتا ہے وہ وجہ اس کا ہوتا ہے پلیوشن
بہت سے نقصانات ہیں جیسے سانس کی بیماری استھما الرجی دل کی بیماریاں آکھ آنکھوں میں جلن اسکن پرابلمس پانی سے پھیلنے والی بیماریاں
مطلب پولیوشن صرف انوائرمنٹ کو نہیں انسان کی صحت کو بھی سیدھا متاثر کرتا ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حکومت کا کام کرنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ لیکن ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے
اگر ہر انسان اپنے گھر اور آس پاس کی صفائی کا خیال رکھے تو بھی بہت فرق پڑھ سکتا ہے
بالکل چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں
آج کی گفتگو سے مجھے یہ احساس ہوا کہ پولوشن صرف ایک سائنٹیفک ٹاپک نہیں بلکہ ہماری زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے
بالکل اگر ہم نے آج اپنی عادتیں نہ بدلی تو کل صاف ہوا صاف پانی اور ہریالی صرف کتابوں اور تصویر تک محدود ہو سکتی ہے
اسی لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے
اور یاد رکھنا چاہیے کہ صاف ماحول صحت مند زندگی کی بنیاد ہے
سب سے پہلے ایئر پولوشن کی بات کرتے ہیں ایئر پوولوشن آج کل شہر میں ہوا پہلے جیسی صاف نہیں رہی
بالکل یہ پلیوشن تب ہوتی ہے جب ہوا میں دعاں گرد و غبار اور زہریلی گیس سے زیادہ بٹھ جائے اس سے ہوا کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے
اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا
گاڑیوں کا دوا فیکٹریز کی چمنیوں سے نکلنے والا سموکول ڈیزل کا استعمال پلاسٹ اور کچرا جلانا اور جنگل کی کٹائی
میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ سردیوں میں پرانے ٹائرز اور پلاسٹک بھی جلا دیتے ہیں
یہ بہت نقصان دہ آدت ہے پلاسٹک جلانے سے زہریلی گیسز نکلتی ہے جو ہوا کو آلودہ کرتی ہے اور انسان اس صحت کو بھی پہنچاتی ہے
اس وجہ سے کئی لوگ استھما الرجی اور براؤن کیڈس کا شکار ہو جاتے ہیں
صرف اتنا ہی نہیں ایئر پولیوشن سے دل کی بیماریاں اور لنگس کی پرابلم بھی بڑھ جاتی ہے
پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں ہے اب ہم پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اب تو اس کے ہم نے اس نعمت کو اتنا گندا کر رکھا ہے کہ یہ اس کو پینے لائق بھی نہیں چھوڑا
کس طرح
فیکٹریز کا کیمیکل ویسٹ دریاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے گھروں کا گندا پانی بھی کئی جگہ سیدھا ندیوں اور نالوں میں جھیلوں میں ڈالا جاتا ہے پلاسٹک بوٹلس اور دوسرا کچ را جو بھی ہمارے گھر سے نکلتا ہے ہم ڈائریکٹ اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں جس سے پانی ہمارا آلودہ ہو جاتا ہے اور وہ پینے لائق نہیں بچتا
اس سے مچھلیوں اور دوسرے پانی میں رہنے والے جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے
بالکل کئی مرتبہ پانی میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور مچھلیاں مر جاتی ہیں
اور اگر انسان وہی پانی استعمال کرے تو
تو کالرا ٹائفائڈ ڈہیریا اور دوسری پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہو سکتی ہے آپ زمین کی بات آپ زمین کی بات آلودگی کی بات کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے
جب زمین میں کیمیکلس پیسٹیسائڈس پلاسٹک اور انڈسٹرائل ویسٹ حد سے زیادہ جمع ہو جائے تو اس سے سوائل پولیوشن کہتے ہیں
زمین کی زرخیز کم ہو جاتی ہے فصلوں کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اور اس سے مرتبہ ذہنی دلے میدے سبزیوں اور پھلوں تک پہنچ جاتے ہیں
مطلب انسان خود بھی متاثر ہوتا ہے
بالکل اسی لیے ضرورت سے زیادہ کیمیکل فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے
نوائز پلیوشن کو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
ہاں اسی کی وجہ سے بے وجہ لاؤڈ ہارنس لاؤڈ اسپیکرس ہیوی ٹریفکس کنسٹرکشن مشینز اور فیکٹری سے نکلنے والی آواز ک اکثر ہارٹ پیشنٹ اور دل کے مریض بیماروں کو تنگ کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھنے میں بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں
صرف پڑھائی ہی نہیں زیادہ شور سے اسٹریس ہیڈیک نیند کی کمی اور سننے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے
اسے کلائمیٹ چینج بھی ہوتی ہے ہمیں چاہیے خیال رکھیے گندگی نہ کرے اور صاف ستھرا رہے اور آپ اپنے ماحول کو بھی رکھیں چلو اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ